ہیلو وعلیکم السلام و میں ایک سب خیریت ہیلو
ہاں سب خریے آپ آپ فرمائیے
ف جی جی سر خیر ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ کا
ہاں جی ناشتا وغیرہ سب کچھ ہو گیا
کیا بنانی ہے آپنے ناشتے میں
ناسی میں آس تھڑا سا ہےتا خیال رکھا جا رہا ہے تھوڑا
اچھا اچھا اچھی بات ہے ڈ ڈائٹ کرنے کی جییا انسان کو
اور بتائیے آپ ادھر
ہیلو ت کی ووائش نہیں آ رہی ہیلو
ہلو ہاں جی ہاں جی جی میں بھی آپ ہیلو ہیلو کر د مجھے بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوں اور بتائیے آپ کے ادھر ادھر گرمی ہے ج
ہاں ہمارے یہاں بہت گرمی ہے لیکن بارش بھی ہوا ہے
ہاں جی نہیں ہمارے یہاں پرسوں ہوئی تھی بارش دو تین دن پہلے اب تو بہت زیادہ گرمی ہے دھوپ ہے بہت زیادہ
اچھا آج ن آج ن بہت دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی بہت اچھا لگا تھوڑا سا اپن ہاں تو آج کل ن ہم لوگ ٹیکنالوجی پ بات کرتے ہیں کیسے ہماری زندگی کو ٹیکنالوجی نے بدل دیا ہے مطلب ایک طریقے سے جو ہماری روز مرا کی زندگی ہے
ہاں جی بہت بدلاو آ چکا ہے
ہوں آج ہم اسی پ گپتگو کرتے ہیں ہاں ویسے صحی
ہاں جی ہاں جی جیسے آپ دیکھ دکھ لیجیے پہلے لوگ پتر وغیرہ لکھتے تھے یا خط وغیرہ آپ کہہ سکتے ہو آج کل فون آ چکا کہ
بالکل
جی بالکل بالکل تب بھی انسان تھک جاتا ہے ابھی اتنی ٹیکنالوجی ساتھ دیتی تب بھی انسان تھک جاتا ہے تھکان بہت ہو جاتی ہے
ویسے کہ تھوڑا سا نا موبائل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے ٹیکنالوجی آنے کے بعد میں موبائل نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے
ہاں جی ہاں جی بتائیے فرمائیے
تو فرمائیں آپ کی موبائل کے کیا فائدے ہیں اور کیا گھاٹے ہیں نقصان
تو موبائل کے فائدے یہ ہیں ہم کال وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آج کل دکھ سکھ سب کے ساتھ ہے ایک دم تو جا سکتا نہیں کسی کے گھر کوئی بھی کیونکہ دور بھی ہیں کئیوں کے گھر پاس بھی ہیں کی ہوتا ہے کہ ہم فون سے ان کا حال چال پوچھ سکتے ہیں اگر ان کے کوئی پاس میں رہتا ہے تو ان کے ان کے گھر بھیج سکتے ہیں صحت دیکھنے کے لیے اور نقصان یہ ہے کہ پتہ آج کل بچے بہت فون چلا رہے ہیں جو ان کو بڑے ہونے پر سمجھ آ جانی چاہیے بچپن میں ہی سمجھ آ جاتی ہے ان لوگوں کو
ی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بچپن میں چیزیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے دوسرا وہ فون کی دنیا میں بڑے ہو رہے ہیں پہلے بچے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے خاندان ہوا کرتا تھا اپنا تو ایک ساتھ بیٹھتے تھے ایک ساتھ کھاتے تھے ایک ساتھ کھیلتے تھے
جی بالکل اب وہ چیز نہیں ہے اگر آپ آپ کے گھر میں چار بندے ہیں نا چاروں کھانا کھیںو چاروں کے ہاتھ میں فون ہوگا
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
وہ آپ آپس میں بات نہیں کریں گے وہ میسج پہ بات کریں گے
ہاں جی
آج کل یہ بہت زیادہ چل چکا ہے اور بچوں کو پتہ ہے آنکھوں پہ بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے آئی سائڈ ویک ہو جاتی ہے اور مائگرین وغیرہ بچے تب بھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم فون چھوڑیں
بالکل بالکل سحی فرما آپ نے پہے لووں کو کط بھیجنے پڑتے تھے آج بھیجنے کا تو بہت دور کا ہے آج ہم اپنے گھر میں دال بھی بنائیں گے نا دال اور دعوت ایک ساتھ ہو جاتی ہے
جی جی بالکل ایک دم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ہاں وہ آ سکتا ہے لوگوں کو کیا اچھا ہوتی ہے کہ آج لوگ اگر دس کلو میٹر پہ دور گھومنے جا رہے ہیں نا تو جانا شام کو ہوگا وہ اسٹیٹس آپ کو دوپہر کوشو ہو جائے گا ان لوگوں نے آج گھومنے
ہاں جی جب بھی میں نے آپ کے فوٹوز دیکھے تھے
ہاں جی ہاں جی ابھی تو کہیں نہیں بھی تم اپنے والد صاحب کےیاسے ہو کے آئے ہیں
اچھا
ہاں جی ہے جی جی والی وہت پرانی کچھ یادیں ہوتی ہیں وہ کچھ پل یاد آ جاتی تے ہیں پہلے والے
ہاں جی بالکل بیتے ہوئے دنوں کو یاد کر لینا ہی چاہیے اس وقت رتی
کو یاد کر کے نہا ایک تو بہت زیادہ ہ آتی ہے کہ ہم اس اسٹمت کیسے تھے ہم نے کیا کیا کرا
ہاں وہ تو ہے ویسے تو موبائل سے تعلیم میں بھی ترقی آ گئی ہے کہ جیسے پہلے ہم بکس کے سارے پڑھتے تھے اور ہو سکتا ہے ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی مطلب اور ابھی جو ٹیکنالوجی آیا ہے اس سے ڈیجیٹل سارے کام ہو گئے ہیں سوشل میڈیا ہے مطلب ایک طریقے سے وہ جتنا کام دیکھا جائے تو فائدے کے بہت سارے آپشن ہیں لیکن مس یوز کرتے ہیں تب دقت
جی نقصان بھی ہے پر فائدہ یہ ہے رات بچی کی طبیعت خراب وغیرہ ہے اگر دوائی پڑی ہے سج میں نہیں آ رہی ہے آپ کو تو آپ دو منٹ میں جھٹ سے گوگل کریں گے آپ کو پت چے گ کہ کون سی دوائی ہے ایکسپائر ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے سب پتہ چل جاتا ہے
ہاں اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے آج کل دیکھو گھومنے پھرنے کا بھی اگر ہم کہیں سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں ابھی منالی جانا تھا تو ہم نے پانچ دن پہلے ہی پلان کر لیا کہ ہم منالی جائیں گے تو کیا کیا لے جانا ہے ہمیں وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے وہاں ہم سفر کیسے کریں گے ساری چیزیں بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے اس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہو جاتی یہ صحیح نا
بالکل بالکل بالکل وہاں کے موسم کے حساب سے کپڑوں کا بھی پیکنگ ہو جاتی ہے کچھ پتا ہے جیسے ہم جانے سب سے پہلے ہی ہم نے ہوٹل کی ہم بکنگ کر لیتے ہیں کہ ہم ا اس ٹائم پہ آئیں گے ہمارے روم بک کرنا بہت فائدے ہو جاتے ہیں ٹائم کی بہت بچت ہو جاتی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے رہنے سے لے کے کھانے پینے تک کسی
بیس بس گھومنے تک کی ٹکٹ وغیرہ بک آپ کو جاتی ہے گاڑی آگے سے آپ کو بکنگ ہوئی ہوئی ملتی ہے گھر سے بک کر کے چلو تو آپ کو مل جاتی ہے کہیں پہ آپ کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا سب آگے سے آگے کام چل رہا ہوتا ہے
اور آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ا جو نئی مشینیں ہیں ڈیجیٹل سسٹم میں ہو گئی ہیں مط علاج اتنا بہتر ہوتا جا رہا ہے اگر ڈاکٹری کے روپ میں دیکھا جائے تو پہلے اسپتالوں کے چکر لگانے پڑتے تھے ابھی فون سے گھر جانے سے مطلب گھر سے نکلنے سے پہلے اپن وہاں کہتے ہیں نا ایک طریقے سےا نمبر لگا دیتے
ر دو ہاں جی ہاں جی تو پھر وہ بول دیتے ہیں کہ آپ شام کو آنا آپ صبح میں آنا پھر بندہ اس ٹائم سے اپنے گھر سے نکلتا ہے
فرمایا
جی بہت سویدھا ہو چکی ہے ب چوکیلی بھی بہت ہو چکی ہے آج کل آپ کھانا بھی فون سے منگا سکتے آپ کو پتائے اور زومیٹو پہ آڈر کرو آپ کا کھانا دس منٹ میں گھر پہ آ جاتا ہے
بالکل جومیٹو ہوا فلپکارٹ ہوا لنک فٹ ہوا
ریپیڈو بھی آج کل ہاں جی آج کل ب کو ریپیڈو بھی چل گئی ہے مر آپ اس میں آپ کو آٹو وغیرہ بہت اپنے گھر سے بک کری ہے اور جائیے جہاں جانا ہے
بالکل بالکل صحی فرمایاپنی
جی جی بس آگے بڑھتی جا رہی ہے دنیا ہلکے ہلکے پہلے ہمارے پہلے چولہے تھے انسانوں کے پاس پھر گیس سائی اب آپ دیکھو انٹروڈکشن آ گئے ہیں
ہاں اب نا آ اپن نقصان کی بات کرتے ہیں
جی جی
ہاں
آپ آپ کی آواز نا کٹ کٹ کے آ رہی ہے تھوڑی ویسے آ رہی دبی دبی سی ہاں جی ابھی اب ٹھیک ہے
موبائل چھوٹا بچہ ہے کھانا بھی کھا ہوابھی موبائل چلا رہا ہوا تو اس کی کیا ہے سوشل میڈیا کی لی لگ رہی ہے وہ اپنے مما پاپا کو جھولتا جا رہا ہے ایک طریقے سے نقصان بھی ہے اور جیسے پہلے بچے کھیلتے تھے لوگوں کے ساتھ
ہاں جی وہ کھیل آپ کی آواز پھر سے دبی دبی سی آنے لگی ہے جیسے شور جو آ رہا ہے ویسے مطلب آواز ہلکی دبی سی آ رہی ہے آپ کی اب ٹھیک ہے بیچ بیچ میں آپ کی آواز دب جاتی ہے ہیلو آپ کے اواز بہت زیادہ ہلکی آ رہی ہے ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں جی اب ٹھیک آ رہی ہے اب وہ بچے پہلے والا ہاں جی
ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی میں نے دیکھا ایک سوشل میڈیا پہ بہت مطلب فین تھی ایک مہیلا عورت تھی اس نے ریل بنانا شرو کر دیا گولڈ کے جیلری پہن پہن کے اور ایک طریقے سے وہ مصیبت کو دعوت دینا ہو جاتا ہے نا تو ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلیں گے اس سے پہلے اسٹیٹس لگا دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس میں سارے لوگ جان کر ہوتے نہیں اپنے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں تو ایک طریقے سے وہ ہم لوگ جب واپس آتے ہیں تب تک چوریاں ہو جاتی ہیں
جی ہاں جی ان چیزوں کو ویسے ل اور مطلب لڑیسوں کو دھیان دینا چاہیے پر وہ ہے نا آج کل سوشل میڈیا ہے سب کو بہت زیادہ نا دلچسپی ہو گئی ہے کہ ہم دکھائیں ہمارے پاس کیا کیا ہے کیا نہیں ہے پر یہ غلط ہے اپنے آپ کو آپ دوسروں کو حوالے کر رہے ہو کہ آؤ ہمارے گھر چوری کرو
ہاں جی بالکل سی فرمایا آپ نے وہی تو ہو گیا نا مصیبت کو دعوت دینا
ٹھیک ہے میں آپ کو کرتی ہوں پھر کال ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ